ہیلو ہاں سلام و علیکم ہیلو
ہاں ہلو
سلام و علیکم
وعلیکم السلام
ہمم کیا خیریت ہے
خیریت اچھا ہے کیا آپ کا بھی خیریت ہو گا
میرا بھی ٹھیک ہے
بارش وارش ہو رہا ہے ادھر ادھر بہت ہو رہا ہے
نہیں ابھی تو نہیں ہو رہا ہے ادھر بادل ہے اور ہوا چل رہا ہے اور بارش تو ہوا لیکن پھر کھل گیا
ادھر تو ہو رہا ہے ابھی
ہاں آواز آ رہا ہے پانی بھی گر رہا ہے سو اور ابو جان امی جان سب کہاں ہیں کیسے ہیں
سب لوگ ٹھیک ہیں ان لوگوں کی
کہاں ہے
ابو جان نہیں ہے گھر پر کا دکان گئے ہیں
اور امی
امی گھر ہی ہیں سلائی طبیعت ٹھیک ہو گیا اس کا
ہ پورا بات بولو کوئی دقت نہیں ہے کوئی ہے کا
ہوں
او تھوڑا سائڈ ہو جاؤ تو خراب لگ رہا ہے تو
سائڈ ہوگے
ہوں بہت بارش ہو رہا ہے ادھر
بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہوا بھی چل رہا ہیں
ہاں ہاں آواز آ رہا ہے بہت بارش ہو رہا ہے وہاں پہ یہاں تو ہوا چل رہی ہے ابھی یہاں کھل گیا آیا تھا لے کے کھل گیا ہے پھر اسٹارٹ ہو گیا
نہیں ابھی تک تو نہیں کھلا ہے
ہوں اور کھانا ناشتہ سب ہو گیا
ہاں ہو گیا ہے کھانا سب بھائی جان سب کیا کر رہے ہیں
آج چھٹی ہے ان لوگ کا
ان کا بھی چھٹی
ہاں وہ گیے ہیں ادھر کچھ کام تھا تو اور مونو وہ اپنا دکان میں ہے مونو جو روز ہے وہ گیا ہے مانگنے کچھ مشین وشین کا تو خراب ہوا تھا تو
ہ مشین کانا نہیں چلتے رہنا تھا
ہوں چلتے رہتا خراب ہوجاتا مشین یہاں اور
ادھر بہت زیادہ بارش ہو رہا ہے آواز آ رہا ہے
ہاں جائے گا خالی اسکول چھٹی ہے لیکن اردو کلاس تو جائے گا اردو کلاس چھوٹی نہیں ہے ٹیوسن نہیں چھٹی ہے ٹیوسن جائے گا اور ناشتہ بن گیا ناشتہ واشتہ ہو گیا سب کو
ناشتہ ہو گیا ہے پھر کھانا بن بن رہا ہے اور دو
اب تو اذان کے ٹائم ہو گیا تو ایک بج گیا
اب نماز ہی پڑھنا ہوتا نا آپ کو
ہوں کھانا بن رہا ہے
ہاں بن رہا ہے کھانا تو
ہم بھی بنا رہے ہیں ابھی
دوپہر کا کھانا کیا بنا تھا
ہاں چاول دال یہ سب
ہاں صبح میں تو ناشتہ میں روٹی بنائے تھے صبح میں تو ناش تہ میں روٹی ہم بھی بنائے تھے روٹی
نہیں آج تو ہم وہ بناتے سابو دانہ کا پوہا بنائے تھے
وہ
ہمم اور گل بانو کیا کر رہی ہے
اپنا کام کریا اور اردو کلاس گئی تھی تو وہی ملا ہوم ورک ابھی بنا رہی ہے
اچھا سے پڑھتی ہے نا محنت کرے گی تو اچھن ہے پڑھنے میں ٹھیک ہے تم بھی کرتی ہونا ٹیوسن
ہم بھی کرتے ہیں
ہمم ہاں کرنا اچھا ہے آگے پڑھ لو گی نا تا کر لینا اسی سے بی ایڈ تو جاب ہونے میں دقت نہیں ہوگا اردو کلاس کے ہو جاتا ہے جاب
ہاں رہتا ہے وہ تو اردو کی کلاس
ہمم بہت جلدی ہو جاتا ہے اتنا مہنگائی میں اچھا سے محنت سے پڑو رہے گیتا ہو جائے گا اس میں اچھا ہے ٹیچر ویچر میں
بی اس کے لیے بی ایڈ کرنا پڑتا ہے نا اردو کا
ہمم ہاں اردو کا ہی ہوتا ہے پڑے مل جائے گا وہ تو مطلب بی ایڈ بھی کرو گے تو اسکالر آتا ہے اسکالر شپ
اسکالر شپ آتا ہے گھر
ہمم میں سے پیسہ دے دیتا ہے جتنا تم کو لگے گا نا ایڈمیشن میں
اتنا دے دیتا ہے
ہمم اتنا دے دے گا اتنا نہیں تھوڑا بہت کم دیتا ہے بٹ دے ہی دیتا ہے
ابھی تو پڑھائی ہی کر رہے ہیں کریں گے بی ایڈ بھی
کا لینا ٹرینینگ اچھا رہے گا بھی چار ٹیچر ٹریننگ بھی کر لو گی تو ابھی تو گریجویشن فائنل کرے گی تب نا ابھی تو گریجویشن پارٹ ون میں ہونا
ہاں پارٹ ون میں ہے
گریجویشن کے بعد ہوتا ہے ایسے بھی ہو جائے گا ابھی تک بارش ہو ہی رہا ہے ادھر نا
ہاں ہو ہی رہا ہے بارش بند نہیں ہوا ہے
یہاں تو ابھی ایک دم مست ہوا چل رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا تھوڑا پہلے آیا تھا لیکن پھر کھل گیا
پانی آ پانی آیا ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا لگ رہا ہے پورا ٹھنڈا لگنے لگ رہا
ہمم اور ادھر ابھی دھان روپا رہا ہے سب کے میرا بھی
نہیں لوگ کا ہوگا ابھی نہیں ہو رہا ہے مکئی سب تو کروانا تھا لیکن گیلا اور ہو گیا
ہوں میرا تو کوڑا آ گیا تھا
نہیں میرا نہیں وکھ پڑیا ہے
نہیں میرا کوڑا آ گیا تھا اور کھاد بس کھاد بھی دے ہی دیے تھے آ رہا تھا تو تو وہ اچھا ہےاب میرا
دھان کے لیے ہم ہملوں کا بھی کیا ہی بتا رہا ہے
ہوں ابھی تو میرا نئے بنل ہے بن رہا ہے کدئی ودئی ہوگا جتائی ہو رہا ہے جوتایا گا تب نا
ہاں جتانا چاہیے اسکو تو
ہوں
وہ زیادہ ہی پانی مار رہا ہے گھر تک
ہاں آواز وہ آ رہا ہے تھوڑا سا سائڈ ہو جاتی تو نہیں آتی وہ چو رہا ہے پانی جہاں گر رہا ہے وہاں سے تھوڑا سا کیا چھپے گرا جتنا آواز آ رہا ہے ہیلو
ہیلو
ہاں کیاچی پیٹ میں گر رہا ہے جو آواز آ رہا ہے
پانی گر رہا ہے آواز گیا
نہ ابھی تیرا آواز آ رہا ہے وہ پانی جو گر رہا تھا اس کا آواز نہیں آ رہا ہے
ادھر تھے پانی ادھر گر رہا تھا کھپرا ہے نا ادھر
ہمم اچھا اچھا اچھا کھپڑا والا سے گر رہا تھا نا
ہاں
اور اب نا بہت آواز آ رہا تھا ابھی ایسا موسم میں تو گھومنے کا بڑی اچھا لگے گاآج تو چھٹی ہے تو دیکھو گھومنے بھی جائیں گے کہیں
یے تو اچھا ہے محور کیلے ہے
ہاں ادھر تو ہی بارش نہیں ہو رہا ہے اچھا موسم ہے آئیں گے نا فروز کے ابو تب جائیں گے اور فروز ہم لوگ جائیں گے گھومنے تم لوگ گھومنے وومنے جاتی ہو اسکول چھٹی رہتا ہے تب
ہاں سنڈے ٹو سنڈے جاتے ہیں
ہوں نہیں ٹھیک کہتی ہو جائے کرو کبھی کبھی من فریش ہو جائے گا بم طرف اچھا لگے گا کیا
ہم لوگ کے گھر طرف ڈیم ہے
ہاں ڈیم اچھا ہے نہ ہمم اچھا لگے گا گھومنے دونوں اور اماجان کیسی ہے آ گئے
نہیں نہیں آئی ہے بڑی بوا گھر سے ابھی نہیں آئی ہے
اچھا نہیں آئے ہے
نہیں ابھی اس کو وہیں رہنا ہے ابھی نہیں آئے گی
او ابھی نہیں آئے گے
نہیں
ہ ابو کے بیٹا کے جو بھیا ہے اس کا نکاح ہوا ہے نا
ہاں نکاح تو ہوا ہے
کیسن آیا بیگم کیسی ہے
بیگم اچھی ہے
ہوں نکاح میں سہرا تم ہی باندھی تھی بنائی تھی اپنے بھیاجان کو
بنائے تھے باندھے
ہاں نیک میلا تھا
ہاں نیک ملا تھا
ہ کتنا ملا تھا
سب کو نکلتا دو دو ہزار
ہاں اچھا اچھا ہے تب تو اور لہج نہیں ملا ہاں ص پیسے ملا نا
پیسہ ہی ملا
ہوں اچھا اپنے بھائی جان کے نکاح میں منگوایا یہ
نہیں اپنے کو نہیں